م وعلیکم السلام ٹھیک ہے الحمد اللہ الحمد للہ آپ بتائیے کیا حال چال جی جی الحمد اللہ آبتائی کیا ہم بس اچ ذرا شکر الحمد للہ خدا کا آپ بتائے ابو جان کیسے ہیں امی جان کیسے ہیں
بس یار والدہ جان ٹھیک والدہ جان ٹھیک آپ سنائیے آپ کے والدہ والدہ کیس ہے
جی جی سب ٹھیک شکر شکر شکر اچھی طرح ہے سار جی ہمارا آج کے کا مہم یہ تھا کہ ہم تھوڑا یہ ایکسکرشن جو ہے شن ایکسکرشن پہ جانے کا پلان تھا مگر ہو نہیں پایا یہاں ایک بائک شادی آ گئی جی جی
اکسکرشن کہاں جانات تھا
جی ایکسکرشن ہم نے سوچا تھا یہی ہم جائیں گے دود پتری بہت پاس پڑتا ہے گھر کی
جی آپ تو رہتے ہی دودھ پستری میں ہے
اور جی جی جی جی وہی وہی وہی چیز ہے پتھی بہت نزدیک پڑتا ہے تو ہم نے دپ کی ساری چز جگہیں ہم نے دیکھ لی ہیں اب ایک اچھی جگہ ملی تھی پرسوں ہی بہت ہاں وہاں پہ آر وہاں پہ کوئی نہیں رکاتی ہے تو ہم نے بولا وہی وہییں کر د جی جی جی جی
اور بتائیے اور بتائیے ہم بیا اسکول گئے تھے
اچھا
جی
اے ارے ہمیں بتایا ہوتا آپ نے اس گول کی بہت یاد آتی ہے توود نظرہ دے دیتے ہم بھی
اندر نہیں دیا جانے کنگ بھی تھا ہمارے ساتھ
اچھا بادشاہ صاحب بھی آپ کے ساتھ تھی
ہاں بادشاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے تو ہم تھوڑا نہ وہ کام کرنے گئے تھے وہ آپ کو پتہ ہے ٹی سی وغیرہ
میںتی تتی
ہم نے پھر وہ وہ اندر تو نہیں چھوڑا باہر گیٹ سے دفعہ نکال ہم دک مارک وہ تھوڑا وہ داخلہ سرٹیفکیٹ اور وہ ناظمی سرٹیف کٹ لیینا تھا
ناظمی سرٹفکیٹ اچھا اچھا اچھا وائی فائی نہیں ہے مجھ میں آپ کا یوز کر رہا ہوں ابھی تو جی جی جی جی وہی وہی بات ہے وہی بات ہے یہاں دقت آ جاتی یہاں سے آج کل یہ جیو والے بہت خطرناک ہے
جی وہی آپ کہنے آپ کی اس ٹاور میں تھوڑا مسئلہ ہے شد شدید مسئلہ ہے
بہت شدید کیا بتائ ن آپ کو
بولتے ہیں لاپیں آتی ہے تب کیا کیا تھا وہ شار لاپے آتی جو کہ تمر نام ہےریی زندہ زندگی یہ آج یہ دن پہنچ گیا ہے اسکول کی یہ نظمیا نظم یاار لپ آتی ہے دا بن کے
کہ کہاں دن کے صبح اٹھ کے آپ کو پہلے یہی بولنا پڑتا تھا کہاں آپ یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں بتائی
مگر کسی نے ہمارے دل کو دل ماناائی ہم تو آج کل ہی سن رہے ہوتے ہیں احمد فراز کو سر رہے ہوتے ہیں آج کل
احمد فراز کو سند ر رہیو آپ بخت اعلی بہت اعلی بات ہے بہت نامی شاعر ہیں وہ
جی جی رنجی سیشے ہی
ج
تلی دکھانے کے لے آ پھر سے لے آ مجھے پھر سے چھوڑ کے چلے جانے کے لے
او ہو بہت بہت بڑھیا بہتد شاعر ہے ہم بھی سنتے رہتے ہیں شاہروں کی بات ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلی بار بھی گلزار پیر کے بارے میں
گلزر پیر نہیں تھے وہ گلزر ناگ تھے وہ
جی ہم دوسرا ہم نے اب ایک اور نئے شاعر کے بارے میں سنا ہے بہت وہ بھی بہت بڑے نامی ہیں ان کا نام ہے یہ شاپ گارڈ ان کو بولا جاتا ہے
شہب گارڈ کہاں کے رہنے والے تھ
جی شاہ جی شاہ گاڈ یہ یہاں کے رہنے والے ہیں کشتواڑ کے
کستے بار ٹھیک ٹھیک ٹھیک جی جی ان کے تھوڑے شاعر و شاعری بولیے
ہاں جی ان کی شاعر بہت ہے بہت دن شاعر کیا بتائیں ہم آپ کو ارس کیا ہے
جی فراہم ارشاد
ہ ہاں ہاں دودھ کے ساتھ ار نہیں نہیں جی یہ تھوڑے نام اچھے بڑھ کے ہیں وہ بھی نے آپ نے سنا ہے شاید ان کے وہ چھوٹا مجھے لگ رہا ہے آ آ
جی بولیے رود کے ساتھ
کھانا ملاؤ تو کھیر بنتی ہے کیا
کھانا ملا ہو تو کھیر بن جاتی ہے
دودھ کے ساتھ کھانا ملاؤ تو کھیر بن ہاں
ج
کیا دودھ کے ساتھ اگر آپ کھانا ملائیں نا تو اسے کیا کہتے ہیں کھیر کہتے ہیں دودھ کے ساتھ پانی ملاؤ تو کھیر کہتے ہیں تم میری گرل فرینڈ بن جاؤ تو تقدیر کہتے ہیں
میں نے تو یہی سنا تھا میں نے تو یہی سنا تھا دودھ کے ساتھ کھیر میںنا تو دودھ کے ساتھ پ یہ پانی ملاؤ تو کھیر بن جاتی ہے
ہ
دودھ پھٹ جائے تو پنیر بن جاتی
یہ یہ تھوڑی بہت بہت دور کا سوچتے ہیں یہ
ہاتاتھی چڑھا گھوڑے پہ گھوڑے میں دم نہیں ہاتھی چڑا گھوڑے پہ گھوڑے میں دم نہیں ہم ہم نہیں وہ وہ نہیں
آ آ آ ہ آ
آپ نے اور جی جی جی بتائیے
ان کی عصمی کلام بھی بہت کرتے ہیں وہ شاعری کے ساتھ ان کے کلام بھی بہت ہوتے ہیں کیا بتائے ہم کی کیا کلام ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں نا
وہ کپڑے بیسمنٹ بھی بدلتے ہیں
ہاں آپ نے کلام سنے ہیں ان کے بہت فیمس کلام ہے کیا ہوتا ہے
جی بہت فیمس آپ جی آپ نے وہ سنا ہے دودھ میں ڈالو پانی میں
ویری نائس دور یاس جی بہت بہت کیا بتائےیں ہم ہم نے کیا نہیں سنا ہے ان کو بہت بہت عمدہ
گام کے نب گل گلزار پٹ تھار کے نب بہت بہت ہی عمدہ شار ہے
بہت عمدہ شاعر ہے ہم آپ کو بتا رہے تھے ابھی کیتر ناٹ کے بارے میں ہے نا کیتر نھ کے قیدرناٹ کلام کرتے ہیں کہ جن طوفانوں میں
جی
جن طوفانوں سے تم ڈر جاتے ہو
جی
جن طوفانوں سے تم ڈر جاتے ہو ان میں میں اپنے کپڑے سکھاتا ہوں
جی جی ایسے بڑے بڑے کلام بہت
جی پہاڑ چڑھھی گلہری پہ گلری گلری چڑے پہاڑ پ
ہاں
پہاڑ چڑھی گلری پہ گلری چڑھی پہاڑ پہ اب کیا کرے اس کہ آگے آتا نہیں ہے کچھ ہمیں
ہاں ہاں ہاں ہاں وہو بہت بہت بہت بہت عمدہ کہتے ہیں وہ کد ناٹ کہتے ہیں ہمیں
جی
قسمت میں شنی
قشمت مشن
دودھ کے ساتھ ہنی
اور میں منی
نہیں نہیں قسمت میں شنی دودھ کے ساتھ ہنی
ہاں
اور قطر دشمنی صحت کے لیے ہانیکارک ہے
جی
ہاں
دھ میں ہنی جی میں منی لائف از سو زندگی از ویری فنی
آ اد کیا ہوتا ہے بہت اعھا خیال ہے ان کے ان کو ایک بار بہت دشمن نے بڑے بہت بڑے دشمن نے کال کیا تھا ان کو
ہاں
وہ شرارت میت قدر ہاں بولتے ہیں قید ناتھ جی بولتے ہیں ان کو تم مجھے ڈرا گے تم مجھے ڈراؤ گے تمہارے اندر اتنا خون نہیں ہوگا کیا
تمہارے اندر اتنا خون نہیں ہوگا
جتا میں ایک وقت میں موت دیتا تاؤ کیا یہ ہے بڑے کا بہت خیال ہے کیا بتے
یہ کیا بول ہیں ایک شاعر بولتے ہیں کہ یہ بہتا ہوا لہو میرے زخموں کا گلا ہے یہ بہتا ہوا لہو میرے زخم کا گواہ ہے میں یہاں ہوں وہ وہاں ہے
او ہو
کیا ہی ان اور رے ہا ہے جس تج تمنا ہے
ہاں ہاں
ہم یہاں ہیں وہ یہاں ہے وہ وہاں ہے کیا بولے ہم ہم توفنا ہے
او
اس کے بعد ہمیں شاید پھر سے گفتگو کرنی پڑے گی دس منٹ
جی جی جی آپ کے لیے آپ کی آپ کی نوکری کی تنخواہ کے لیے ہمیں کرنی پڑے گی اس کے بعد کوئی بات نہیں کر لیں گے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دیکھیے اس لیے میں بولتا ہوں نوکری آتی جاتی رہتی ہے کیا پتا ہے اس لیے کہ ا اس لیے شعر لکھا ہے کہ سورج سے کہتا ہے چندر مکھی کیا
سورج سے کہتا ہے چندر مکھی
سورج سے کہتا ہے
چندر مکھی
ڈونٹ فوکس آن تھنگز دیٹ میک یو دکھیی
یس یس جی جی جی بہت بڑھیا عمدہ عمدہ عمدہ خیالات عمدہ خیالات
جی جی بہت بہت عمدہ خیال کیا بتائیں ہم آپ کو
اگے یار کافی عمدہ خیالات اب کیا بولوں میں آپ کو آپ کی عمدہ خیالات کا کیا بولوں جی ہم آپ کو بتائے
ہم ایک وقت پہ بہت فیمس ہوا کرتے تھے ان خیالات بھی بچپن میں ہم پھول کے بول دیتی تھی اس لیے ہماری بیگ میں بہت بن جاتی ہے اس لیے پھر ہمیں ان پہ تھوڑا قابل آنا
جی جی جب یہاں پہ ہماری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو جائے گا آپ کرپیا کر کے اسی چیز پہ رہ جانا ہم آپ کو یہیں سے ہم آپ کو ہم آپ کو یہیں سے وہ گفتگو ہے تمنا کریں گے
جی جی ضرور ضرور ضرور جو آپ کو اچھا لگے
جی ہمارا نوکری کا ٹائم شاید ہو گیا
جی ہمیں بھی لگتا ہے وہی وہی وہی اب وہ شاید تنخواہ بیچ تو دیکھتے ہیں ہم یہی ہیں آپ کریے گا ٹھیک ہے جی
ہم کریں گے ابھی رکی گے
جی ملتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اوکے جی السلام علیکم